ہلو وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
اس کو سلام کر رہا تھا یہ میرری یہاں پہ سسٹر بیٹھی تھی اس کو سلام کی
اچھا اچھا ٹھیک ہاں سلام تو ضروری ہوتی ہے
ہاں اور سناؤ گرمیا سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا وہاں پہ سب ٹھیک ہے ہاہ چائے تو نہیں پی اپنی پی چائے گرمی ہے نا گرمی میں کوئی چائے نہیں پیتا
نہیں میں بھی کولڈ ڈرنک پی رہا تھا
اچھا اچھا ٹھیک ہاں میں نے بھی چائے نہیں پی اب میں سوچ رہی تھی کہ بازار تک جاؤں گی وہاں سے کچھ آئس کریم وغیرہ لاؤں گی وہی کھاؤں گی
اچھا اچھی بات ہے ا کھایا کرنا ہے اس میں
ہاں میں تو وہی سوچ رہی تھی میں کیونکہ اس سے مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اندر سے
ہوں
جی
ہم ہم اچھا اور بتاؤ آپ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کا
ہاں ہاں بس توا اللہ کا آج ہم جھوٹ بولنے کے کے نقصانات پر بات کرتے ہیں یہ بہت اہم معوضہ ہے
ہاں ہاں میں نا یہی میں سوچ رہی تھی کہ جھوٹ بولنے سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں م ملتا ہے جھوٹ بولنے کے نقصانات ہی ہیں
ہاں بالکل جوت
جھوٹ ایک بری عادت ہے جو انسان کی شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہے
صحیح کہاں جھوٹ بولنے سے لوگوں کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے جب کسی کا جوٹ پکڑا جائے تو لوگ اس پر آتی بر کرنا چھوڑ دیتا
ہاں اور بھروسہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اسے کھونا بہت آسان ہوتا ہے
جی ہاں جھوٹ بولنے والے شخص اکثر پریشان رہتے ہیں کیونکہ کیونکہ اس سے اپنی جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولنا پڑتا ہے
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ سے جھوٹ بلواتا ہے
ہ جوٹ سے دوستی اور رشتوں میں بھی درار پیدا ہوتی ہے
گھر میں اگر بچے جھوٹ بولنا شروع کر دے تو والدین کا بھروسہ کم ہو جاتا ہے
ہ اسکول میں بھی اگر اسٹوڈنٹ جھوٹ بولے تو اس کی عزت اور شہرت متاثر ہوتی ہے
ہاں اسلام میں بھی جھوٹ بولنے کی سخت مزامات کی گئی ہے
سچ بولنا نکاح اور نیک اور اچھا اعمال ہے جبکہ جھوٹ گنااہ ہے
ہاں ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے میں نا یہ کیا بولتے ہیں اس کو اسلام میں بھی جڑ بولنے کی سخت مزاحمت کی گئی ہے
جھوٹ بولنے والے اکثر لوگوں کی نظر میں گرے جاتے ہیں
جھوٹ کی وجہ سے جھگڑے اور غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہے
اور کبھی کبھی جھوٹ بہت بڑی مسائل کے سبا بن جاتا ہے
اس لیے ہمیں ہر صورت میں سچ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے
سچ بولنے سے دل کا سکون ملتا ہے اور ضمیر متن رہتا ہے
جو لوگ سچ بولتے ہیں ان پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں اور ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں
جھوٹ بولنے سے انسان کی اخلاق قیمتی بھی کم ہو جاتی ہے
بالکل اچھا اخلاق ایک کامیاب زندگی کی بنیاد ہے
ہمیں بچپن سے ہی
اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو سچ بات بتا دینا چاہیے
غلطی ت گ غلطی غلطی تسلیم کر کر لینا جھوٹ بولنے سے بہتر ہے
ہاں ہاں میں سمجھتی ہوں کہ سچائی یہ انسان کی اصل پہچان ہے
ہاں میں بھی اس بات سے متفق ہوں
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنا نہ صرف فرد ہے بلکہ معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے
بالکل بالکل ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہے
ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ مطلب جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا تب ہمارے دل میں نا وہ مطلب نا وہ ٹینشن جیسی رہتی ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا اگر اس کو سچائی پت چلے گی کیونکہ جھوٹ زیادہ دیر تک تا نہیں ہے
ہاں ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے
ہاں ہاں یہ تو ہم لوگوں کو بھی بتاتے ہیں ہمیں اس پر خود بھی عمل کرنی ہے کیونکہ جھوٹ بولنے سے لوگوں کو دکھ ملتا ہے آسانیت نہیں ہوتی ہے ہم اپنی غلطی چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں لیکن ن پھر ہمیں جو جوٹ بولتے ہیں ایک تو اس کا برا لگ اور جو غلطی کی ہوتی ہے دوسرا ان کو ان کا کبھی بھی پت چل سکتی ہے کیونکہ جھوٹ کبھی بھی چوری نہیں رہتا ہے
جوٹ بولنا ایک بری عادت ہے جو بھروسہ ختم کرتا ہے رشتوں کو کمزور بناتا ہے اور انسان کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے سچی انسان کو عزت سکون اور کامیابی دیتی ہے سچا انسان کو عزت اور کامیابی دیتی ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے اور جوٹ سے بچنا چاہیے ہاں جوٹ تو میں نے بھی بولا ہوگا لیکن یہ کنزرویشن یہ بات جو ہم نے اب بیک
مجھے بتاؤ پہلے آپ نے کبھی جوٹ بولا ہے اس کا سزا ملا ہے آپ کو مطلب پھر اس جوٹ کے بارے میں سچ ہے پتا چلیے لگوں کو کیا
ہاں کسی کسی کو تو سچ ہی چلیا ہے پتا
مجھے بتاؤ مطلب وہ پورا وہ منظر کیا ہوا تھا تب
ایک بار میں نے اپنی بہن سے پچاس روپئے لیے تھے تھ میں نے پھر وہ چھپائے تھے تھے
اچھا
پھر میرے کو نا جب میں وہ چھپا رہا تھا میرے کو کرنٹ لگ گیا
اپ نے وہ کہاں پہ چھپائے تھے
وہ میں نے چھپائے تھے لائٹ کے پیچھے واش روم میں
اچھا پھر کیا ہوا
متلب نا جب میرے کو کرنٹ لگا میں دوڑ کے گیا اس ٹائم مما کے پاس مما مجھے کرنٹ لگا وہ یہ انہوں نے بولا سچ سچ بولو کیسے لگا وہ یہ پھر میرے کو ڈاکٹر کے پاس لیا پھر میرے کو سچ بولنا پڑا اور ان کو بھی سچ پتہ چلا کہ اس کو کیسے کرنٹ لگی ہے ایک تو میرے کو جوٹ کا پتہ چلا گھر والوں کو اور سزا بھی ملی مجھے
ا بھی نہیں ہوگا گھر والوں کا
تب سے پھر بھروسہ کم رہا ہوگا نا آپ کے گھر والوں کو
ہا ہا
پھر کیا کیا آپ نے
پھر کیا پھر تو میں نے کچھ نہیں پھر میں نے کچھ نہیں کیا پھر
آپ کو پت ہے ہمیں اسکول میں ایک لڑکی تھی
اس نے ایک بار میرا پین لیا تھا
ٹھیک
اب مجھے وہ پین نا بہت زیادہ پسند تھا میں نے تب دوسرے دن بتایا کہ میرا پین کس کے پاس ہے کس کے پاس ہے نہیں مان رہا تھا کوئی کہ ہمارے پاس ہے لیکن ا اب میں نے ایک لڑکی پہ شک تھا میں نے اس کو بتایا کہ آب سچ مجھے بتاؤ آپ کے پاس وین ہے کیوںہ کہ جھوٹ کبھی بھی نکلتا ہے اس نے بتایا ی نہیں نہیں میرے پاس تو پین نہیں ہے اب بہت ٹائم ہوا بہت زیادہ ٹائم ہوا تو ہم لانچ کرنے گئے تو وہ بھی لانچ کرنے گئی میں نے اس کا بیگ کھولا میں نے اس کے بیگ میں مطلب دیکھا کہ وہاں پہ میرا پین تھا میں نے اس کو نہیں بتایا اب کچھ اب ہمارے لنچ کے بعد ایک کلاس تھی تو میں ہم اب بیٹھے تو ہماری کلاس اسٹارٹ ہو گئی ہماری لنچ کے بعد میتھ کلاس ہوتی تھی اور وہ سار بہت اسٹرکٹ تھا اگر پین نہیں ہوتا وہ مار ڈالتا ان کو بھی پتا تھا اس کے بیگ میں صرف دو پین تھے ایک تو وہ یوز کرتی تھی وہ اپنا والا اور دوسرا وہ بیگ میں رکھتی تھی وہ میرا والا اب میں نے اسی کو مانگا پین میں نے اس کو بتایا کہ مجھے آپ کو پین دو ہے اس منہ سے نکلا ہاں مجھے ہے میں نے اس کو بتایا ذرا مجھے پین تو اس نے دیا نا مجھے پین میں نے تب چھپ کی میں نے آپ لکھ اس کلاس میں اب سر نکلا نا میں نے اس کو بتایا یہ تو میرا ہی پین ہے نا اس نے ت پھر معافی مانگی لیکن اس معافی کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا نا پھر
ہاں پھر اس پہ بھروسہ اٹھ گیا ہوگا نا آپ
ہاں ہاں بالکل کل تب سے تو مجھے کسی پہ بھروسہ ہی نہیں رہا ہے اللہ کے سوا مجھے
ہوں مجھے بھی اللہ ہمیشہ سچ بولنے کی
کریں جھوٹ بولنے کی مدد مطلب یہ عادت نہ رکھے ہمیں اور ہم بھی اچھ اچھے راہ پہ چلے اور آپ بھی اچھے راہ پہ بھیچا گے کیونکہ یہ جڑ بولنا پتتا ہے کتنے نقصانات پیدا کرتا ہے اس جڑ سے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں خود
کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے امید ہے کہ اب سے میں جھوٹ نہ بولوں اور لوگوں کو بھی سکھاؤں کہ جھوٹ بولنے سے ایک تو عزت نہیں رہتی اور د کا دل کا سکون نہیں رہتا تو اور ہم سب کے
مجھے بھی خوشی ہوگی آپ سے بات کر کے اللہ ہمیں سچ بولے کی ایک توحفی اور ج بولنا ایک بری عادت ہے جو بھروسہ ختم کرتی ہے رشتوں کو کمزور بناتی ہے اور انسان کی عزت کو نقصان پہنچاتی ہے سچائی ان سن کو سکون اور کامیابی دیتی ہے اسی لیے ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے اور ہمیں جوٹ سے بچنا چاہیے کیونکہ جوٹ ایک بری عادت ہے سچائی ایک اچھی عادت ہے سچائی بول کے ہم لوگوں کو مطلب پانچ منٹ کے لیے د کر سکتا ہے لیکن جھوٹ بول کے ہم لوگوں پہ بھروسہ بھی اٹھتا ہے ہم لوگوں کو ہم پہ بھروسہ بھی اٹھتا ہے اور ہم وہ غلطی بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں
ہاں چلو
چلو ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں لیکن آپ اب گھر والوں کو کو بتایا کرنا کہ مطلب یہ جٹ صحت کےے مطلب صحت کے لیے نہیں ہماری مستقبل کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے
ہاں چلو کرتے ہیں ہم بات اللہ حافظ
چلانا آفس